السلام علیکم
شلام کیسی ہیں
نہیں بڑ آپ کیسے ہیں سب کہہ رہے آپ بتائیں
کیوں گھر میں اللہ کا رہ میں بس یہاں اور بتائیے آپ کیا چل رہا ہے
اللہ کا شکر ہے بس بچے بھی ساتھ رہ رہی ہ اور کیا ہے بچوں کا ہی دھیان رکھنا پڑتا ہے
بس ب یار یہ تو سب سے مین ہے دیکھو بچوں کا دھیان تو بہت زیادہ رکھنا پڑتا ہے ہم لوگوں کو کیونکہ کو تو رکھنا ہے نہیں
ارے ان کے والد تو گئے ہوئے باہر دیش اب انہیں ان بچوں کو سنبھالنے کے لیے میرے کو ہی رہنا پڑتا ہے مجھے ہی سمجھنا پڑتا ہے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا وہ تو اپنے باہر دیش بیٹھے ہیں اما کا دھیان بھی مجھے ہی رکھ رنا پڑتا ہے اللہ خیر کرے عمر میں اما کو ہزاروں تو پریشانیاں لگ گئی ہیں
ہوں ہ یہ تو آپ صحیح کہہ رہی ہیں میری بھی ساس کا بس یہی حال ہے یار میں بتا نہیں سکتا یا ہو تو ڈائبٹک پیش چھنٹ نائ پریشان ہو رہی ہو نہ اللہ بات قسم سے میں کچھ کہہ نہیں سکتی کہ بھی کچھ نہیں سکتی یار ایک تو وہ بچوں کی طرح وہ جاتے ہیں نا تھوڑی سی بات میں چڑ جاتے ہیں جو ہمیں نے کھانے کو دے رہے ہیں یہ کھا نہیں رہے ہیں ہمیں یہ نہیں کھانا ہے اور یہ لوگ یہ کام جب اور زیادہ کرتے ہیں جب ان کے بچے گھر پہ نہیں ہوتے ہیں
ارے بس پوچھو مت باجی میں جانتی ہوں میں کتنے پریشان ہو گئی ہوں پر اب یہ بھی سوچ کے آپ تھوڑا سا صبر کر لیتے ہیں کہ بڑاپا سب پہ ہی آنا ہے لیکن پت ہے اما کو سنبھالنا اتنا مشکل ہو گیا ہے اب تو وہ پتا ہے انہیں بار بار ہاسپٹل لے کے جانا پڑتا ہے اکیلے سب کچھ مینج کرنا ان کو بھی کل فون کرا تھا کہا تھا یہ پردیس میں بیٹھے ہیں اب انہیں کیا بتاؤ میں روز روز کی پریشانیاں یہ کہہ رہے تھے کہ میں کوشش کروں گا اگلے مہینے تک آ جاؤں گا
ہاں ہاں ہاں ہاں صحیح بات تو اماں کو پریشانی کیا ہے
اما سے بالکل چلا نہیں جاتا اور انہیں کھانا بالکل نہیں پچتا ہے اب کھانا نہیں پچے گا تو ان سے چلانے جائے گا چلا پھر آ نہیں جائے گا کمزور آ جائے گی کمزوری کی وجہ سے وہ کیا
اما بد پریز ہی تو نہیں ہے مطلب پرہیز
ہاں ہاں ہاں نہیں ہے اماں بڑی بت پریجی ہے کے ساتھ وہ بھی میل کے بچوں کا کھانا کہا لیتی ہیں
اللہ توبہ یہ آپ کی آپ کی یہ تو میری بالکل ب میری سیم کہانی ہو گئی وہ بھی ایسے ہی کرتی ہیں بت میری کو تو شوگر کی پیشنٹ ہیں اور تو میں تو یہ کہتی ہوں اما میں آپ کو میٹھا نہیں دوں گی تو میں اپنے بیٹے کو بنانا شیک مینگو شیک دیتی ہوں نا تو آپ یہ کہو گی اس میں سے کہ دیتی ہیں گلاس میں مجھے دے دے آدھا تیری امی تو کچن میں گئی ہے
ارے ارے ہمارے ساتھ بھی سیم ہے آپ ہی میں کیا بتاؤں آپ کو پتا ہے اماں کیا کرتی ہیں اما کو اتنا منع کر رکھا ہے آپ کا بلڈ پریشر ہے شوگر کی پریشانی نی ہے نمک نہ کاؤ گی نہ کاؤ کہ تو تو مجھے مارنا چاہتی ہے ارے بتاؤ میں تو ان کی جان بچانا چاہ رہی ہوں یہ مجھے سے بولتی ہیں میں پھر بھی کہتی ہوں کوئی بات نہیں
میں تو خود دیکوں میں تو بگوتری ہوں میں تو مانوں گی چییے اور اپنے بیٹے کا فون آ جائے گا نا ایسے لے کے بھگیں گی آپ دوسرے کمرے میں جیسے پت نہیں ہم ان کو جیل میں رکھ رکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں
ارے سچ کہہ رہی ہے تم نے تو دل کی بات چن لی اللہ میں جان ہوں بچوں سے بھی زیادہ کہئی ویسی حرکتیں کرتی میری ایسی ایسی شکایتیں کرتی ہیں میرے شوہر سے میں ان کی باتیں سنتی ہوں ہچی بھی آتی ہے کہ تااؤ میںتری سیوا کر رہی ہوں اور اللہ دیکھ رہا ہے پ میں نےچے اچ سے اچھا کھانا دیتی ہوں وہ پتلا پتلا پتلا کر کے کھانا بنا کے دیتی ہوں تاکہ وہ کھا پائائے اور وہ کر پ
اللہ تعبہ میں تو آپ یہ کہوں گی اگر کوئی باہر کا آ کے سنے گا نا میری ساسو ماں کی باتیں تو وہ تو یہی کہے گا ماں کے ساتھ ایسے ہی کر رہی ہے یہ ب تو میرے شوہر جانتے ہیں اما کی نیچر کہہ دیتے ہیں اما تم اب تو باہ جا جاؤ بڑھا پا رہا ہے ہے تم یہ دیکھ لو پتا میری تو سب سے زیادہ پریشانی کیا ہے میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ میٹھا نہ کھاؤ اما اما کیا کرتی ہیں کچن میں گھس کے جان پوچھ کے میٹھا لے لیں گی ہے وہ سوچتی ہیں میں اس سے بحث کری ہوں کہہ رہی ہوں اا یہ چیزیں اتنی پریشانی ہو جائے گی ڈاکٹر نے صاف کہا ہے اگر آپ میٹھا کھانا نہیں چھوڑیں گی تو آپ چارپائی میں بیٹھ جائیں گی
سم یہی کہانییاںپی م بھی میں نے اتنا سمجھایا م کھانا کھایا کرو یہ ایسی بیماری یہ م سان کو سنگا نکل جاتی ہے پہلے کی اورت دیکھو کتنا شریر چل جاتا تھا کتنا کچھ ہو جاتا تھا کہتی تھی ہمیں کچھ نہ ہو رہا یہ شوگر ووگر ہم نہ جان لیکنیں بتاؤ شوگر اگر بڑ جاتا ہے تو انہیں ہاسپٹلوں میں لے کے جانے کے لیے ہمیں بھی کیا دقت ہوتی ہے
بالکل آپا بالکل میں تو یہاں پ یہ کہوں گی دو دو دن بیچ میں مجھے پتا ہے میں نے ایسے ہی کاٹے ہیں آپا ا مطلب ہاسپٹل میں رہ رہ کے گھر میں کوئی ہوتا نہیں ہے اور سسر جی آپا اس سے بھی زیادہ ایسے ہیں وہ میں کہتی ہوں ہاسپٹل میں رہ جاؤ آپ تو کہ د ابو تو کہہتے ہیں میرے بس کہنا ت چلی جاؤ
ارے ہاسپٹل میں رہنا انسان ہے ابھی آپ کھ سوچ جائے گا پیچھے بچے ہیں پورے کچن ہے کھانا من سنبالے گا سب کچھ مینج کرنا ہوتا ہے میں کیسے کروں گی مینج
بس بس آپ میں تو سمجھ سکتی ہوں آپ کی بات کیونکہ اللہ تعالی میں تو بھگت رہی ہوں ان چیزوں سے
کوڈے ان کے لیے چلتے ہیں اوپر نیچے ان سے چلا جاتا بار بارجھے کہ کہ مجھے ٹائلٹ لے جا باتھ روم لے جا چھت پہ لے جا میںہیں ایک سارا کام چھوڑ چھوڑ کے لے کے جاتی ہوں اوپر جائیں گی نیچے آئیں گی اور اس کے بعد پھر الٹا سیدھا کھا لیں گی آپ بتاؤ آپ
یہ تو بہت غلط بات دیکھو میں تو خود میں اپنی ان کو کہتی ہوں میں نے کہا ماں اب ن میرے ساتھ پارک چلا کرو شام کو آپ کے جیسی عمر دراز مہیلیں وہاں بیٹھی ہوتی ہیں بات کیا کرو ان سے مائنڈ تھوڑا آپ کا فریش ہوا تو کہہ رہی ہے اچھا جو ت گھر میں رہ کے میری چگلیاں کر سکے ادھر ادھر میں نے کہا ااں مجھے کیا ملے گی آپ کی چگلیاں کر کے ادھر ادھر
میں بھی میں بھی یہی کہتی ہوں میں نے کہا ماں کم سے کم دو گھنٹے کے لیے پارک چلی جایا کرو کم سے کم تمہارا شریر چلے گا ہلےا تمہارا شریر سوستھ ہوگا تمہیں کھایا پیا پچے گا تم کھاٹ کے لیتے لیتے کھاتی ہو اور اللہ نہا پت ہے سب دیکھ ہے کہ ہم کچھ غط نہیں کر رہے وہ کایا ج بچتا ہے نہیں پچھنے بعد وہ الٹی ہو جاتی ہے یا ان کو دست لگ جاتے ہیں ہم کہتے ہیں تم تھوڑا چلو گے پر ہوگی فارک میں سیر کروں کہ تمہارا کانا پچ جائے گا نہیں کہتی ہے ن میں گھر سے نکلی ت تو میری چگڑیا کری
ہاںپا ان لوگوں میں یہ چیز پتا نہیں کہاں سے آئی ہے چگلی والا شبد میں کہہ رہی ہوں کہ ہم کس سے چگلیاں کریں گے آپ کی آ کہ بیٹا تو انر ہماری سنی گا نا چگلں اور ہم کس سے کریں گے
ہاں میں نے تو اب اپنے شوہر کو بول دیا ہے کہ آپ اگے مہینے یہاں پہ آ جاؤ اور اما کو کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ مجھے تو لگ رہا ہے اما کا بڑاپا ا سر پہ چڑھنے لگا ہے کہتے نا جیسے جیےمر ہونے لگے ویسے ویسے نہ پر کام د مات نہ کامنا کرتا اللہ میں تو اتنی سیوا کرتی ہوں اتنے گھٹنوں کو دباتی ہوں بلکہ ان کو شوربا بنا بنا کے پلاتی ہوں پتلا پتلا کھانا بناتی ہوں تاکہ ان کا شریر پر فائد کیا انجشر میں
نہیں نہیں گ تو آپ صحی کہہ رہی ہوں اب دیکھو کرے بھی تو کرے گ میں تو خود کہتی ہوں ااں اب دعائیں کیا کرو کلمہ وغیرہ پڑھا کرو بڑھاپا آتا ہے تو اللہ کا نام جتنا زیادہ لوگی اتنا اچھا ہے تو کہہ رہی ہیں اچھا تو مجھے یہ بتا رہی ہے میرا انتم سمے آ رہا ہے میں ان سب میں لگ جاؤں میں نے نا انتم سمے نا ہمارا پنی آارا
پانتف سمے میں نکل رہی ہے ہم تو باں کا یہی سوچتے سوچتے رہ گئے ہم تو کہتے ہیں اا ابھی ہم تو خوب جیو گی تومیں کوئی دقت شانن ہوگ لیکن الگا نان بھی آاتار نم آزادگ بھی آاتارو للا کا نام لوگی تبھی توھر تمہیں سب کم سے کم جنت میں جگہ ملے وکت تو تو میری جنت میں جگہ بناانے کے لیے تو میرا انتقال کروا دی میں نے کہااں ہم نے تو کچھ نہیں کہا تمہیں ایسا ہم تو تمہیں ج جینا چاہتے ہیں تبھی تو تمہیں کہتے ہیں میٹھا نہ کھاؤ
ہاں انتقال سے تو ہماری اما بھی بہت ڈرتی ہیں اور ہمارے ا بو ہے نا وہ کہتے رہتے ہیں تو پہلے جائے گی تو پہلے جائے گی تو پھر ابو کو نا ایسے کہنے لگ جاتی ہیں تم تو شروع سے ہی چاہتے تھے اور پھر جٹ سے ابو کی امی پہ پہنچ جاتی ہیں
ہائے ہائے تب تب
کہتی ہیں ہائی ہائی آپ تو چلی گئییں مجھے چھوڑ گئی اس طریح ساتھ میں نے کہا یہ ام ان کو کیا تبھی ساتھ لے جاتی نا
ارے میں نے تو بہت سمجھایا اما کو میں نے کہما کا نا بیٹا آ رہا ہے ایک مہینے بعد میں نے کہا پندرہ دن رہ گئے وہ پہل عید پہ آنے والے تھے اب تھوڑا س انہیں چھٹیاں نہیں ملیں وہ کہہ رہے عید کے پندرہ دن میں آ جاؤ گا میں نے کہ وہ آ جائیں گے پھر ان کے ساتھ بیٹھنے نہا کری ہاں تو تو سے میری برائی کرے گی میں نے کہا ارے مما میں ہاں سے ہماری چگلی کر رہی ہوں اپنے بیٹے کو فون کر کے میرے بارے میں کہنے لگی مجھے می میں نہیں دیتیھی مجھے کھے کو نہیں د دیتی بتاؤ میں نےیں کھان کو نہیں دوں گی میں کاؤں گی کیا ایک
صحی بات ہے وہی ہے نا یہ بدپریریزی لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کو آپ یہ سوچتے ہیں کہ جیسا ہم چاہ رہے ہیں ہم کو ایسا کھانا دیں تو یہ خوش ہو جاتی ہیں
پر پھر ان کے ہی جو صاف کون کرے گا جو یہ گند مچاتے ہیں ان کو ہاسپٹلوں میں فون لے کے جائے گا
اب یہ اس چیز کو نہیں سمجھ رہی میری تو اور یہ اما ہے نا ان کی ابھی کیا کہتے ہیں وہ ختم ہوئی ہیں آپ کا ان کا انتقال ہو گیا ہے تو میں کہہ رہی امہ گئی نہیں وہاں میں نے بتھییرا کہہ لیا ااں چلی جؤ توی میں کس کے لیے جاؤں میرے سے تو خود نہ چلا جا رہا یہ نہ ہو رہا میں نے کہا ماں تمہیں تو بالکل بھی محبت نہ رہی اپنی بہنوں سے
ہاں یہ تو بڑا غلط کرا اما نے اما امما کو نا گھر اکیلا نہا چھوڑنا
اما کہہ رہی ت تو چلی جا میں نے کہا پھر آ کے میں نے بڑا پوچھا کیوں نہ گئی تو کہہ رہی کہ ایسا ہو جاو مرا مر میرے کو کھینچے ہے میں نے کہا رہی اماپ کیسی بات کر رہی ہیں آپ اللہ توبہ آپ کو کبھی معاف بھی نہیں کرے گا اللہ
ہاں ارے بس پوچھو مت آپی یہ باتیں تو ہماری ختم ہونے والی نہے چلو میں تمیں پھر فری ہو کے کال کروں گی ٹھیک ہےپ ی اللہ حافظ اللہ حافظ
مین امین